ہلو
ہیلو
جی السلام علیکم
اشاء اللام ععلیکم
جی جی جی
ہمت م کر ہ
سب کہرییےت
جی جناب سب خریعد
جٹی ھ تو اور سنائیے
جی آم تو سب پھیری ہوتے ہیں اور آپ
تو بس بڑھیا کھانا پینا ہو گیا
ہاں جی ہو گیا
اچھا اچھا اور موسم کیسا ہے پھر آپ کے ادھر
جی موسم تو قابل تعریف ہے تھوڑی گرمی زیادہ ہے لیکن اچھا ہے
اچھا اچھا تو آج مطلب بات کرتے ہیں کس ٹاپک پہ بات کریں اچھی عادت جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں ہے نا
ہاں جی
جی جی تو شخصیت کی تعمیر اور کامیابی کا راج اس پر تھوڑا گفتگو ہو جائے تو آج جو ہمارے جو مطلب گفتگو ہے وہ ایس سے موجو پر کرنے والے ہیں جو انسان کو عرض پر بھی پہنچا سکتی ہے اور فرض پر بھی گرا سکتی ہے تو مطلب یعنی اچھی عادتوں کی اہمیت کیا ہے بھائی محترمہ بتائیے
جی جناب ایک مشہور مقولہ ہے یعنی کہ کہاوت ہے کہ پہلے آپ اپنی عادت بناتے ہیں اور پھر آپ کی عادت آپ کا مستقبل بناتی ہے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام پجانے میں کرتے ہیں وہی آگے چل کر ہماری شخصیت بن جاتی ہیں جناب
کلجناب جی مترب درست فرمایا آپ نے تو انسان اپنی اچھی عادتوں کا مجموعہ ہے اور اگر ہماری عادتیں نیک اور سکاراتمک ہیں تو کامیابی کو خود بخود ہمارے قدم چومے گی لیکن اگر ہم سستی اور ٹالا مٹول کی عادتوں کے عادی ہو چکے ہیں تو تمام سہالیت ہونے کے باوجود بھی ہم پیچھے رہ جائیں گے
جی جناب یعنی اچھی عادت کوئی اتفاق نہیں ہوتی بلکہ انہیں سوچ سمجھ کر اپنے اندر تعمیر کرنا پڑتا ہے جناب
بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ جو صحیح کہہ رہے ہیں اچھی عادتیں جو ہمیں اندر تعمیر کرنی پڑتی ہے تو مطلب آج ہم اسی موجع پر بات کریں گے کہ اچھی عادتیں جو ہیں وہ مطلب ہماری زندگی میں ا کیسے آتی ہیں اور اسے زندگی کو کیسے پرباوت کر سکتی ہے کہ اچھی عادتیں اپنانے سے ہماری زندگی کیسے بدل سکتی ہے تو اچھی عادتیں کیا ہیں اور کیسے بنتی ہیں بتائیے تھوڑا
جی جناب مطلب جب ہم کسی کام کو بار بار دہراتے ہیں تو ہمارا دماغ اسے آٹومیٹک موڈ پر ڈال دیتا ہے سائنسی جوباب میں کہیں تو یہ ہمارے لاؤ سور کا حصہ بن جاتا ہے جیسے صبح اٹھ پر برش کرنا اس کے لیے ہمیں سوچنا نہیں پڑتا ہمارا جسم خود بخود یہ کام کر دیتا ہے اسے ہی اچھی عادت کہتی ہیں جناب اور آپ کے نظریے میں کیا ہے اچھی عادت
جی بلکل بلکل بہت خوب فرمائیں سبحان اللہ تو یعنی اچھی عادت ہے ہمارے دماغ کا وہ رستہ ہے جو ہمارے روز مرہ کے کاموں کو آسان بناتا ہے تاکہ جو دماغ ہے وہ توانائی بچے کے مطلب سنی عادتیں ہیں جو ہر انسان میں ہونی چاہیے جیسے کہ وقت کی پابندی تو وقت کی پابندی کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں
جی جناب پر آپ کی آواز کم آ رہی ہے
جی جی بلکل اب صحیح آرہی ہے
جی وقت کی پابندی مطلب ایسیے ہے کہ کامیاب انسانوں کی سب سے پہلی بنیادی عادت ہے وقت کی قدر کرنا جو انسان وحت کی لگام اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہے اسے کبھی جل نہیں ہونے دیتا صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے اور مقرات وقت پر کرنا موج آج کی طرح زندگی بدل دیتی ہے جناب یعنی کہ وقت جیسے بولتے ہیں نا کہ وقت کے کبھی بال نہیں ہوتے وقت ایک بار نکل گیا تو واپس نہیں ہوتا
بلکل بلکل تو نہیںی برباد ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ روزانہ کچھ نیا نیا اور پڑھنا ہویا
بلکل جناب چاہے کسی کتاب کا ایک شفاہہ پڑھنا ہو یا نئی اسکل سیکھنا یہ عادت انسان کے رور کو ہمیشہ بے درار رکھتی ہے جناب
جی جی بلکل بلکل تو آج کل لوگ اس بات سے پریشان رہتے ہیں کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے کیا ہے تو مطلب یہ تو ایک سوچنے والی بات
جی جی یہی ہماری سب سے بڑی سب سے بڑی ک کھاتہ ہے کہ اچھی عادت یہ ہے کہ روزانہ ان نیمتوں کا شکر ادا کریں جو ہمارے پاس موجود ہے سکاراتمک سوچ انسان کے اندر ایک غزل کی خود اعتمادی پیدا کرتی ہے
بلکل بلکل تو موٹیویٹ موٹیویشن اور ڈسپلن میں کیا فرق ہے آپ کیا سمجھتے ہیں
جی جناب موٹیویشن آپ کو کسی کام کی شروعات کرنے میں مدد کرتا ہے لیکن نمز کو جب جب آپ سے وہ کام تبھی کرواتا ہے جب آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا انشاسن ہی وہ پل ہے جو آپ کے فاووں کو حقیقت میں جوڑتا ہے حقیقت سے جوڑتا ہے جناب جیسے کہ موٹیویشن کے طور پر ہی ہم کسی لچ پر پہنچ سکتے ہیں
صحیح فرما رہے آپ تو مطلب یہی ہے کہ پرانی عادتیں کو چھوڑنا نئی عادتوں کو اختیار کرنا بہت دسوار لگتا ہے اس کا کوئی مطلب آسن طریقہ ہے جو آپ بتا سکتے ہیں
جی جناب اس کا سب سے بہترین طریقہ اور سائنسی طریقہ ہے چھوٹی شروعات ایک وقت میں ایک عادت سب کچھ ایک ساتھ بدلنے کی قتا نہ کریں صرف ایک چھوٹی عادت چنیں جیسے روز صبح دس منٹ ٹلنا استحکامات عادت بنانے میں وقت لگتا ہے کسی بھی کام کو بنا ناگہ کم سے کم اکیس سے تیس دنوں تک لگاتار کرے اور بری عادت
بلکل تو آدت جی جی بولیےبولے
جی بری عادت کا متوادل بری عادت کو صرف چھوڑنا نہیں ہے اسے اچھی عادت میں بدلیں جیسے جب بھی آپ کو سوسل میڈیا اسٹول کرنے کی طلب ہو اس کی جگہ پانی کا ایک گلاس پی لیں یا کتاب ا ڈھ لیں یا کوئی ان کام کر لے
جی بالکل بالکل صحیح مطلب فرمایا آپ نے کہ مطلب اسے اس ریپلیس کرنا چاہیے اس کی جگہ تو کوئی دوسر کار میں کر لینا چاہیے تو یہی ہے سبحان اللہ جو آپ ایکک جو رابطہ رابطہ دھیرے دھیرے اپنے چھوٹے چھوٹے قدم کرتے ہیں تو انیں سے نئی شروعات یا نئی کرانتی ملا لاتے ہیں تو آج ہم یہی ہے جی گفتگو کا مطلب لب یہ لباب یہاں ہے کی ہماری عادتیں ہی ہمارا مقدر طے کرتی ہیں اور ہم آج اپنی جو عادتیں چنیں گے کل وہی ہماری جو نئی عادتیں ہیں اس کا فیصلہ کریں گی
جی جناب بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ آج ہی اپنے گرہوان میں جا کر دیکھیے کہ کون سی عادت آپ کے پیچھے آپ کو پیچھے کھینچ رہی ہے اور کون سی آگے لے جا رہی ہے بری عادتوں کو آج ہی خر خیروات کہیے اور اچھی حالت کو استقبال کریے
جی جی بالکل بالکل مطلب یہی ہے ایک اس کے بارے میں میں پنکتی سنانا چاہتا ہوں کہ عادتیں بھی خاموش سیڈیا خاموش سیڑیاں ہیں جو انسان کو چپ چاپ یا تو کامیابی تک ا آسمان لے جاتی ہیں یا گمنامی کی اندھیرے کی اور تک ڈال لیتی ہیں
جی سنا واہ کیا بات کہی اپ نے اسی پر ہم اپ کو ایک سنانا چاہیں گے
جی جی جی بالکل
سلیقہ سادگی پابندی یہ وقت اور نیک عادتیں یہی وہ سفرتیں ہیں جو انسان کو باکمال کرتی ہیں جناب
شکریہ بہت خ بہت خوب تو مطلب یہی ہے نیاایت ہی مفید اور زندگی سنوارنے والی گفتگو کے لیے اور ہمارا یہی مطلب تمام اپنے چاہنے والوں اور ان سے تہ دل سے کہنا چاہتا ہے کہ اپنی عادتیں سنواریں ہے زندگی سنواریں ہے کیونکہ عادتیں ہی ہماری زندگی کی ایک نئی کرن کی اور رہ ہیں اور یہی ہمیں ادکار کی اور ڈھکیل دیتی ہیں
جی جناب کیونکہ عادتیں کئی کئی عادتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ ہمیں اس کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اس کےنا ہم سے جیا نہیں جاتا تو عادتوں کو بری ح عادتوں کو اچھی عادتوں بدلنا چاہیے
جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ اچھی عادتیں ہیں بری عادتیں ہوتی ہیں تو ان کو بس ریپلیس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اچھی عادت ہے ہاں بالکل بالکل اچھی عادت ہے ہمیں بنانی چاہیے اور بری عادتوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ ہم انسان جو ہے وہ عادتوں کا ہی بنا ہوا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے بس یہی ہے اچھی عادتیں ایک مطلب عرص مطلب اپنانی چاہیے دھیرے دھیرے بنتی ہیں وہ اور انسان کو ایک صحیح راہ اور اچھا بنانے کا کار کرتی ہیں
جی جی جناب آپ نے بالکل صحیح فرمایا رہے ہیں
ٹھیک ہے تو آپ سے بات کر کے اچھا لگا جی خدا حافظ
جی خدا حافظ